ہلو ہلو السلام علیکم ہ
وعلیکم السلام
کیسے ہو اشفق
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بولو آپ کیسے ہو
بس بڑھیا کیا کر رہے
ابھی تو گھر میں ہی ہوں
چل رہا ہے آج کل
بس اسٹڈی کر رہا ہوں
ا کل ایگزام کب ہے
ہ اگزام ابھی انٹرنل ہے منڈے سے
منڈے سے انٹرن ہے پہلے کس سبجیکٹ کا ک
پہلے ایڈمنسٹریٹ واقع ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ کو وہ پلوامہ میں دینا ہے
رہین ل اٹینڈنس یہیں پہ رہتی ہے ابھی
اچھا بھی توستا میں اچھا ٹیک آپ کو مت پت ہے ایگزامپل کب ہوگا ایکسٹرنل
تو نہیں شاید منڈے سے ہی تو آپ کو بھی ہوگا
میں نے بولا ایکسٹرنل ایکسٹرنل جو یونیورسٹی میں ہوتا ہے وہ کب ہوگا
جولائی میں ہوگا شاید
جولائی میں اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سنا ہے اپکی طبیعت خراب ٹھیک ہے سے اب
ہاں اب تھوڑا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے دوائی وائی بھی دی
اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو گیارہ بجے بھی کال کیا میں نے بولا کہ آپ کی طبیعت پوچھنی ہے لیکن آپ کا فون تو سوئچ آف تھا
ہاں وہ سوئچ آف ہو گیا تھا پھر چارج پہ لگایا پھر پاور ہی نہیں تھا نا
اچھا ٹھیک ہے ابھی کہاں پہ ہو گھر پہ ہو اچھا وہاں پہ آپ کے گاؤں میں ایک بندہ د دے رہا تھا نا وہ نیٹ
ہاں ہاں
ہوا اس کا کچھ
نہیں ابھی تو نہیں ہوا
دو چان لیکن اس کا تھوڑا گھمن ہے اپ آ کو لگ رہا ہے
ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے اس کو بہت گھومن ہے کہئی بھی کچھ بھی پوچھ کبھی بھی کچھ بھی پوچھتا ہے کسی کو کسی کسی کے سامنے بھی کچھ بھی اپنے ریلیٹڈ ہے ایسے ہی اس کو عادت ہوتی ہے
بیماری ہو گئی ہے اب اس کو اپ شاید بیماری ہو گئی ہے اس کی
ہاں اس کو بیماری ہو گئی تھوڑا فرسٹیج ہو گیا وہ اس کو کیا کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہے
ہ میں ایک دن ملا اس کو نا
ہاں
مجھے وہی سے لگا اس کے پاس گھومن ہے
ہاں اس کو بہت گھمنڈ ہے
اور سناؤ شام من میں اور کوئی دے رہا ہے نیٹ
کوئی نہیں آواں دے رہا ہے کوئی
کیا پتا کون دے رہا وہ ہے نا شاہید شاہد جو الطاف کا ہے وہ مت دے گا اس سال وہ سری نگر کے میں ہی ہوتا ہے اس کا ڈرا وغیرہ وہیں پہ ہے
اچھا ٹھیک ہے مدسر کہاں پہ ہے آج
مدثر آج شاید زمین پہ ہے اس پتہ نہیں ہے شاید گھر پہ یا زمین پہ ہے اچھا آپ وہاں پہ سیب وغیرہ کیسے ہیں
ٹھیک ہے فی الحال ابھی تو کیا بول سکتے ہیں جون جولائی میں پت چل جائے گا
پھر بھی جب جب جب پیڑ کو دیکھتے ہیں کیسے سے کون رہے گا کون نہیں کون گرے گا
ہاں ہاں وہی جولائی تک رہے گا جولائی تک پتا چل جائے گا کون کون رہے گا کون نہیں
اچھا ٹھیک ہے ہاں دوائی کر رہے ہیں ا بارہ دن کے بعد دس دن کے بعد
ہاں کھاد ود
وہ بھی اسٹارٹنگ میں ڈای
ہاں ٹھیک
اور آپ کی تھوڑا لاؤڈ سے بات کرو آ
ہاں میں لاؤڈ سے ہی بات کر رہا ہوں ن
اچھا اور
اور سناؤ
بس بڑھیا اچھا میں نے سنا ہے آپا جو آپ کا گاؤں ہے آپ وہیں پہ جمع ہے پرڑتیو
ہاں جمعہ یہ پ بڑھتے ہیں دو مہینے ہو گئے
کہ وہاں پہ کون پڑھا رہا ہے جممہ
مولی عارف صاب
عارف صاحب
ہاں ہاں یہی کا مولوی ہے نا
اچھا اس کو کچھ پیسے دےتے
ہاں پیسے ہے اس کو پیسے ہے وہ شاید چودہ ہزار
اچھا ٹھیک ہے لیکن میرے حساب سے آپ لوگوں کو وہاں پہ کہیں پہ اچھی جگہ دیکھنا اور بڑی مسجد بنانا تھا
ہاں ہاں م دیکھے گ
کیونکہ میں نے بھی ایک دن پڑھی ہے ہاں ہاں وہ گاؤں چھوٹا ہے وہ مجھے پتا ہے
آپ کیا کر رہیں گے نوڈ میں بھی دوسری ہاں ہاں ابھی تو ابھی تو حالات ٹھیک ہے بڑیا بڑھیا ہے بس اب منڈے سے جانا ہے کالج آپ آؤ گے ہاں آپ آؤ گے
ہاں انشاء اللہ آؤں گا آپ دیکھیں گے کیا ہوگا وہاں پہ
اچھا ٹھیک آپ نے اس میں نے کو بولا تھا کام دینے کے گ لیے ہاں آپ نے بولا تھا اس کو کام وام کچھ دو وہ ابھی کچھ اور دے سکتا ہے
کیا پتا میں آگے آپ کو بتاؤں گا نا آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے
ہ آوش لے اگر میں آج کل وہی زحام ہے میں
زہامہ میں
ہاں
وہ وہ ایسے ہی دہاڑی دیر میں شام کو لیتا ہے مہینے کے بعد
نہیں ایسے مہینے کے بعد
اچھا مہینے کے بد
ہاں مہنے کے ب آج جتا ہے
اچھا آپ کے گھر میں کون کون ہے
ہم سب ہے پاپ ہم بھی ہیں
اچھا آپ کا بھائی کوئی ہے وہ کیا آپ کو بھائی بھی ہے
ہاں وہ چھوٹا ہے
وہ کس کلاس میں پڑھتا ہیں
وہ ابھی علی مند میں
او کہاں ہے چھوٹا علی ونت کا چھوٹا
ہ وہی چھوٹا ہی لگ رہا ہے مجھے اس نے کیا ہے ا طر سار میں ایڈمشن ابھی اس کو اس کا نام فرقان ہے
فڑکان اچھا آپ کا نالی حال کہاں پہ
وہسرا شہر میں ہے
سرشن میں بھی ہے نان ہ اچھا آپ کی بہن ہے کوئی وہ کس کا کلاس میں پڑھتی ہیں
ابھی کالے جا رہے ہیں
کال ہی جا رہی ہے ج اچھا میں نے دیکھا ہے ایک لڑکی کو کو وہ چھاگڈا سے آ رہے بہت لڑکے رہے لیکن ایک معسوم جیسی دیک دیکھی میں نے لڑکی
ہاں وہ نہیں نہیں وہ ابھی گھر پہ وہ ابھی گھر پہ ہےب ایڈمیشن ہوگا ان کا جولائی میں
کیوں ہوا جولائی میں اون کا ہوگا نا وہ ی سیٹھی ہاں اس کو بولنا ہے کہ اس کو کو اگنور کرنا ہے ریگولر
نہیں وہ اگنو ہوئی کا ہے ابھی تو سی سیو ٹی بھی ختم ہو گیا نا اب
اچھا ٹھیک اس میں کیوں نہیں ریاسیی سٹی
اس ندی آئی نہیں پھر جانا پڑتا ہے نا ریگولر
ہاں وہاں پہ جانا ہوتا ریگولر
جی لیے آپ کیا وہ سناؤ آج کیا د بھائک کہاں ہوتا ہے
ولہا بھائی میرا بھائی جو بڑا ہے نا
ہاں
وہ جہاں پہ ہوتا تھا وہیں پہ ہے آر کو آر کو پتا ہے اور دوسرا بھائی ہوتا ہے کرالو پورا میں آپ کو پتا ہے وہ ہاں وہاں پر تیسرا پتا ہے تیسرا جو آتا تھا وہ وہاں پہ ایئرپورٹ
اچھا ٹھیک
وہاں پہ وہ ہے نا وہ مہینے کے لیے وہ جاتے ہیں کام کے لیے
ہاں ہاںاں یہاں پہ جاتے کھیری گنڈ میں جیاد جاتدا ہے
ہاں وہیں پہ جاتا اور سنااما اختیار کرتا ہے آپ کو کال
مختار ابھی ابھی تو وہ کوٹ میں پیسے ہیں
کماتا ہے کچھ یا بس ایسے ہی دکھاتا ہیں میں وکیلوں وہ کماتا ہے کچھ یا بس ایسے ہی دکھاتا ہے میں وکیلوں
پتا نہیں کماتا ہے وہ دیتا ہے اس کو کچھ یار نہیں ابھی تو نہیں بولا تھا کچھ نہیں دے رہا ہے مجھے
مجھے لگ رہا ہے بس سگریٹ سگریٹ ایک ایک دو دو دیتا ہوگا
دو دو تین مہینے میں دیتا ہے ہاں تو تین سو دے گا دیتا ہوگا سگریٹ وگریٹ کے لیے
وہ تو ٹھیک ہے اور سنا
بس بڑھیا
اب کیسی ہیں آپ کی طبیعت
اب ٹھیک ہے
آب آپ پرہیز وغیرہ کرنا آپ کو جانتے ہو جبران کو جبران ہ جبران بھی مل رہ مجھے صبح جبرانی بولا مجھے بھی تھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ کیھی انگلش میں پت پتا نہیں ہیں مجھے
کیا ہیں
جو تھی نا آپ کو وہ ہاں اچھا وہ اس نے بولا مجھے سات سات پوائنٹ تھی
ساتھ
ہاں
وہ اس کو تو وہ گیا کسی کی ڈاک
ہاں بولا کہ میں بولا کہ مجھے پہلے بھی تھا ایک سال پہلے لیکن دو پوائنٹ لیکن میں نے وہ پرہیز وغیرہ نہیں کیا
کٹھ
اب میں نے پھر سے چ کیا میرے ساتھ پوائنٹ ہیں
یہ تو بہت زیادہ ہے اس کو تو مجھے بھی چھ تھے اب دو ہے
اس کو تو زیادہ ہی ہوا ہیں
اس کو تو زیادہ ہی ہو رہا ہے ہاں اس کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا پڑتا ہیں اور انفیکشن کی دوائی بھی کھانی چاہیے
ہاں بولا کہ میں نے اب دوائی وغیرہ لائی تو
ہوں کس کے بااز گ وہ چاھ رہا سری نگر
کیا بول رہیں ہیں
وہ کس ڈاکٹر کے پاس گیا چار ڈرایا سری نگر
شاید جب ہم تھے نا فرائیڈے سے پہلے کالج اسی دن مجھے ملا وہ بولا کہ میں سے یہیں پہ تھا آج وہ صبح سری نگر گیا اس کا ہے نا ممی اس کی بھی ہے نا
اس کی میمی ہے نا جبران کی ممی
اس کو ہے بہت خطرناک بیماری بولا کہ مجھے ماما کے لیے دوا لانا ہے ٹیومر تھا شاید اس کو پھر ڈائلسس وغیرہ کیا اس کو دو چار سال ہو گئے نا ایسے ہی
یہ اب اب فرق فرق ہوگی نہیں
آج تو کم از کم ٹھیک ہے جب پہلے اس کی ڈائلسس ہو گئی نا بال وغیرہ تھا وہ سب نکل گیا
پھر پھر پھر سے پھر پھر مجھے پھر لوگوں کو لگا اب یہ ریکوری ہو گئی پھر ایک ایک سال وہ ٹھیک رہی صحیح حالت ہو گیا تھا پھر پھر ان لوگوں نے کی ریکوری سرجری
کس کو تھاٹیمارے یہاں لیکن سرور کو ک تھا ہے آپ پییر ویر کو
کیا کہیں گے شاید اچھا اشفق میں آپ کو کال کرتا ہوں آاں
اوکے